ہاں وعلیکم السلام کیسے ہو
ب ٹھیک ہ الحمد للہ آپ کیسی ہو
ہاں میں بھی بس ٹھیک ہوں
اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں بس یہ کیا بچے صبح بچے صبح صبح بولنے لگے کہ آملیٹ بنا دو
ہاں ہاں
تو آملیٹ بنا کے دیا بچوں کو انڈا انڈے کا ناشتہ تو صبح اچھا ہوتا ہے نا میرے گھر میں سب کو پسند
ارے ہاں بالکل بالکل انڈ ا ہ سوری ایگ ہی ایسی چیز ہے کہ جو گھر میں رہتی اویلیبل فریج میں دکھتی رہتی ہے کبھی بناتے ہیں ا آپ نے انڈ کہے کیا چیزیں اس استعمال کریو
ہاں ہاں مطلب بہت کچھ بنتا ہے نا جیسے آملیٹ بن جاتا ہے ا ایک کری بن جاتی ہے ابلے ہوئے انڈے ایک برجی اور ایگ رول بھی ہوتا ہے کافی ورائٹیاں ہوتی ہے
مطلب دیکھا جائے تو بریڈ سینڈوچ
ہاں ہاں وہ بھی بن ت ہے
بالکل بناتے ہیں ہاں اور مطلب آپ کا فیوریٹ میں کیا آتا ہے
ہ مجھے تو مسالہ آملیٹ پسند ہے
اسہی ہے اچھا مسالہ آملٹ پسند وا جی ہوں تو بتا سکتے اپ کس بنتا ہے تو
مطلب اس میں پیاز ٹماٹر ہری مرچ اور دھنیا ڈال دیتے
اچھا یہ تو انسٹنٹ والا ہے انسٹنٹ والا ہے نا ہاں بالکل بالکل ہاں نہیں ہم لوگ تو کھاتے ہیں انڈے تو ایزڈر بری اڈپ کوا
ہوں
اور انڈ گروی ہوتی انڈے کی اممان بریانی بنتی ہے ھیک ہے
ہاں ہاں ہاں ہڈے کی بریانی ہاں میں نے سنا ہے
ہاں بالکل تو ہم لوگوں نے تو ابھی تک انڈے کا پلاؤ کھتے تھے اب نی آ گیا کہ انڈے کی کی بریانی تو مجھے بھی موسٹلی بہت پسند آئیے میں بھی سوچتی ہوں کبھی گھر پہ ٹرائی کروں گی حالانکہ ابھی ٹرائی میں کیا ہے میں نے لیکن کروں گی ضرور
نہیں ضرور ٹرائی کرے اور مجھے بھی بتائیے گا کیسے بنتی ہے میرا تو کیا سمپل ہی ہے میں تو چائے کے ساتھ آملیٹ اور بریڈ مل جائے تو مجھے تو وہ بھی چل جاتی ہ تو آپ نے کبھی ایسا سے ایگ کری بنائی ہے کیا
ہا اممان بنتی رہتی ہے
اچھا
ہاں انڈے آلو کا سالن آ پ اس میں آلو آلو ایک ایسی ڈش ہے جو سب پہ س سو ٹھیک ہے اب وہ انڈوں کی ساتھ بھی بہت اچھے سے سیٹ ہوتا مطلب اگر ہم دیکھ کا جو سادہ آلو کا سالن ہم گھر پہ بناتے ہیں ہمارے گھر پر بولتی ہیں ایینڈین دانی کو اننڈے نہیں بنے کیا
اچھا
انڈے بھی بنے کیا تو ہم بولتے کہہ رہے نہیں آج کال بسال میں آلو کھانا پڑے گا لیکن ہاں میری بھی ہے بیٹے کہ اگر آلو کا سالن بنتا ہے تو انڈے تو آما دال کیا کرو
اچھا تو انڈے کو ہلکا سا فرائی کر کے ڈالتے ہو کہ ایسے ہی ڈالتے ہو
کرتے ہیں ہم لوگ فرائی کرتے اس میں ہلکا سکٹ لگات فرائی کیا جاتا ہے اور بہت مزے کا بھی لگتا ہے کھانے میں
اچھا اچھا ہاں ہاں کوئی کوئی لوگ میں نے ایسا سنا ہے میں نے ایسا سنا ہے کہ کوئی کوئی لوگ ہ ہلدی اور نمک لگا کر تھوڑا سا اسے تل بھی لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ سواد اچھا آتا ہے
ہاں ہاں فلیور اچھا آتا ہے اس کا بالکل
ہاں ہاں کیونکہ میرے میرے ایک ریلیٹیو کی امی ہے وہ ایسے ہی بناتی ہے
ہاں بنتے ہو نا جیسے ہمارے یہاں بچے ایگ کھانے کو کو نہیں کرتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا ہے بولتے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ایگ بوائل کرنے کے بعد میں انڈے کو پھر انہیں بیچ کے درمیان سے کاٹ کر انہیں طوے پہ سینکتے ہیں نمک مرچ سب مسالے ہوتے ہیں گرہ ڈال کر انہیں سینکتے پھر ان کے اپر چاٹ مسالہ وغیرہ ڈالتے اور ان پہ ہرا دھنیا وغیرہ ہلکی سی پیاز کے طریق تو پھر وہ کی جو خوشبو ہو جاتی ہے پھر بچوں کے ناک میں پھر کیا کہنا پھر تو بولتے ہیں آنے جتنے بھی سواد ہیں پھر ایسے کھاتے کہ دوسرے کے لیے نہیں بچنے دیتے
ہاں نہیں نہیں بچوں کو تو ہاں نہیں نہیں آپ نے صحیح کہا بچوں کو تو انڈا مطلب کھانے کا بہت پسند آتا ہے لوگ آسانی سے کھا لیتے ہیں انہیں نہیں اور وہ میں یہاں پہ تو بچ اچھے روز مانگتے ہیں میرے گھر پہ تو مطلب چھوٹوں سے سب کو ایسے صرف ہاف فرائی پسند ہے انڈا
بالکل ہاف فرائی بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھے زیادہ تر تو پیاز ہاں ہاں بالکل ہاں اور زیادہ تر تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ پیاز مرچ کے ساتھ میں جو بناتے
ہاں ہاں وہی مطلب میں نے ایسے کوئی کسی کو کیا ابلا ہوا انڈا پسند ہوتا ہے کوئی کسی کو برجی پسند آتی ہے اچھا ہاں ایسا ہاں اور اور اور ہمم ہمم ہاں بہت صحیح ہے کہ انڈا ہاں انڈے کھانا چاہیے بچوں کو بڑوں کو سب کو انڈے کھانا
بالکل کیونکہ جن کو وات ہوتا ہے انہیں کھانا چاہیے جن کو کیا بولتے کیلشیم کی کمی ہے انہوں نے کھانا چاہیے آج کل آپ دیکھتے ہیں پروٹین کے نام تین ایگ کو کتنا کھا رہے لوگ ہے نا مسلس بنانے کے لیے اس کے لیے
اور جو جو جیسے کہ جیسے کہ جینٹس ہے وہ وہ جیسے جم وغیرہ کر اور گھر پہ نہیں بن پا رہا تو ان کے لیے بھی آسان ہے برڈے بنانا
بالکل وہ تو جنرل چیز ہے دنیا میں کھیلوں پہ دیکھ لو آپ جگہ جگہ ملتے ہے آملیٹ کی تو کئی ایسا ہے ہی نہیں کہ کہیں ریڈی نہ ہو ہر جگہ آپ کو پراپر ملتے بالکل پیٹ بھی بھر جاتا اور بند بھی
ہمم ہاں صحیح کہا آپ نے
بالکل وہ سارے مسالے اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو مطلب اس کا الگ ہی فلیور اچھلتا کھانے میں مطلب بہت لذیذ لگتا ہے مجھے بھی پسند آتا ہے بالکل اور بچوں کو تو ناشتے میں دینا ہی چاہیے
ہاں اور پروٹین اس میں مین بات کیا ہوتی ہے کہ پروٹین بہت ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے
بالکل بلکل بالکل صحیح بولا اپ نے ہم جو بچوں کو دے ابھی سے بچوں کو ہیبٹ ہونا چاہیے ان چیزوں کی بھلائی ہم کھاتے نہیں کھاتے لیکن ہم چاہتے کہ ہم اپنے جو بچے ہے انہیں کسی چیز سے کمی نہ ہو اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہیں
ہاں ہاں تو جیسے بچے کا بھی ایک بار من کر دیتے نا تو میں تو پراٹھا پراٹھے میں بھی انڈے وہ ڈال کے رول بنا کے ان لوگوں کو دے دیتے ہو ٹفن میں کہ اس بہا نے وہ کھالے
ہاں بالکل صحیح کرتی آپ اس
ہاں
بالکل ارے ہم چاہتے کسی نہ کسی طریقے کسی بچے اس کو مطلب اب کھا نہ سیکھے اگر انہیں ابھی نہیں ملے گا تو جو صحت بچپن کی رہتی یہ بڑے پن میں کام آتے ہے نا اگر ہم بچپن سے اچھا کھلاتے ہیں تو پھر آپ کت نہیں کھا لو بعد میں تو وہ اتنا اثر نہیں کرے گا
ہمم ہاں ہاں نہیں نہیں ہاں وہی بچے ایسے تھے ایسے کیسے مطلب کسی بھی کسی بھی طریقے سے ان کو میں دے دیتی ان کو بھی ان کو پروٹین ملے ان کی صحت اچھی ہے گیا ایسا اور ہمم انڈے آپ مطلب مارک لیتے ہوگے نہ
جی بالکل مارکیٹ سے ہی لاتے ہیں اگر ہمیں گاورانی انڈے چاہیے دی جی تو پھر ہمیں دیہات گاؤں میں جانا پڑتا ہے
ہاں اچھا ہاں نہیں میرے تو پاس میں ایک دکان ہے وہ ہمیشہ تازہ انڈے ہی لاتے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے وہاں سے لا ہوا ایسے فریش فریش انڈے اس کا سواد بھی الگ ہوتا ہے نا تازا انڈ
بالکل ہمم
ہاں اور ان کو کیاس فریج میں پھر صحیح طریقے سے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے
نہیں تو وہ جب مارکیٹ نزدیک ہے تو اپنے پاس اسٹور کرنے کی ضرورت تو ہوتی ہی نہیں ہے وسے حج سے مارکیٹ دور ہے تو ہی پراتے انہیں اسٹور کرنا
ہاں
کہ اگر ایک آنڈا فوٹا تو پھر فریج میں اسمیل کرنا لگتا ہے
ہاں وہی وہی اسی لیے تو باقی اور
صحت کے اعتبار سے مجھےایگ پسند ہے ہماری اسکین کا خیال رکھتے ہیں ہمارے چہرے کا بالوں کا ہر طرح سے وہ ہمارے لیے ایک پروٹیکشن ہی ہے جبھی ہم کھاؤ تو اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے امیونٹی بڑھاتا ہے مجھے تو بہت پسند آتا ہیں لیکن میں زیادہ تر کھانے میں کم استعمال کرتی ہوں اس کو
ہاں نہیں ہاں جیسے نہیں پسند ہوتا ہے تو نہیں کھاتے پر اگر انڈا آپ روز کھاؤ نا تو دیکھو ایک تو پروٹین پورا ملتا ہے اس سے آ جس میں ہاں جس سے اپنے جسم کے مطلب کوئی طاقت ملتی ہے اور انڈا کھائے تو ان ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے بچوں کی اور دماغ اور آنکھوں کے لیے بھی اچھا منایا جاتا ہے نا دماغ اور آنکھوں کے لیے بھی اور کیا کہتے ڈاکٹر بھی کہتے کہ انڈا پوشٹک ہو ہوتا ہے تو اس میں وٹامنس ہوتے ہیں منرلس بھی ہوتے ہیں تو صبح ناشتے میں انڈا کھاؤ تو دیر تک بھوک بھی نہیں لگتی ہے نا تو ہاں تو انڈا کھانا ہاں اور ہاں اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں نا ان کے لیے بھی انڈا بہت فائدے مند ہے میں نے پہل ہی آپ کو بولا جم وم چاہ ان کے لیے تو تو ابلا انڈا ہوتا ہے ہلکا ہلکا بھی رہتا اور صحت مند بھی ہوتا ہے تو اچھا رہتا ہے اس ل اس لیے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو جنک فوڈ کی جیں انڈا کھلاؤ
گھر میں ہی ہم اس کا رول بنا کے کھلا دو بچوں کو جو رول چلتے ایگ رول چلتا ہے جو بھی چلتا ہے کیوں ہم بات کہ ہائجین چیزوں کو کھلائے انہیں
ہاں وہی وہی اسی لیے تو بنتی کوشش تو جنک فوڈ نہ کھلا کے یہی کھلا دیتے
بالکل بالکل
ہوں اور
تو اپ عموما دن میں کتنی بار ایک ہفتے یاد نہیں ایک ہفتے میں کتنی بار بچے کو املیٹ
ہ ابھی دیکھو بچے کبھی کبھی بہانہ کر دیتے ہیں پر میری کوشش رہتی ہے کہ ہفتے میں سات دن میں سے چار بار چار بار تو کھلا ہی دوں میں
بالکل بالکل بہت صحیح ہے یہ اور کھاتے رہنا چاہیے میں تو کہتی
رہنا چاہیے میں تو کو روز کاؤ پر روز روز تو پھر ان کو بھی ناٹک سوت جاتے
نہیں تو روز نہیں طریقے سے د بیہتے
ہاںائی وہ روز ٹفن میں الگ الگ چھپا چھپا کے ڈال دیتی ہوں کبھی اپنی مرضی سے مانگ لیتے ہیں تو کبھی الگ طریقے سے ڈال دیتی ہوں اندر
ہاں ہاں ہاں نہیں نہیں مطلب ن طریقے مطلب یہ ہے کہ بھی میں طریقے سے بناؤہیں کبھی سادہ بناؤ کبھی میٹھا بنا کے دو میٹھا آملیٹ ہاں کبھی کھایا آپ نے میٹھا آملیٹ
نہیں نہیں میں نے نہیں کھایا
بہت ٹیسٹی لگتا ہے وہ میٹھا آملیٹ
اچھا کبھی ٹرائی کروں گی آپ کے ساتھ چلو شام کو ہی چلتے ہیں اور مٹھا انڈا ٹرائی کر کے آ
ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں بہت ضرور چلو بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے بہت اچھا لگا مجھے خیال رکھے اپنا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ج
ہاں لگے